سکمبھائی
وعلیکم السلام بھائی کیا حال ہے
بس ٹھیک بھائی آپ اچھے سے گھر والے آپ کے ٹھیک اور سناؤ آپ بڑھیا اچھے سے اور بھائی کھانا شانا کھایا چائے پ اپنے بس بستر میں لیٹوں بھائی بس میں نے تو کھانا کھایا ہاں بھائی گھر میں سب ٹھیک آپ کے گھر میں سب
ہاں شکر اللہ کا بھائی شکر اللہ کا
میں نے کھانا کھانا کھانا کھانا شانا کھایا بستر میں بیٹھا ہوں
اچھا ٹھیک پھی
ہاں بھائی میں نے آٹھ ہی بجے کھا رہا تھا نا
جو سیکھتا ہے ہار سے وہ ہارا نہیں یاد رکھنا بھائی میری یہ بات بھ آپ مجھے اب ہم کچھ بات کر گے بھائی بائی مجھے بولو جب ہم پرسوں گئے س نس کیای
ہاں بھائیائی
بھائی مزہ آیا تھاب آپ کو
پرورنا کیا ب
بھائی دیکھا وہاں کتنا مہنگا مل رہا تھا بھائی اگر ہم نے کچھ کھا ہو تو وہ ہی مزہ آتا وہی میری فرینڈ گیا تھا ایک کال وہاں ان کو وہاں پہ ب اتنے آپشن سے ہے ہمیں پاس ا تھا ہی نہیں کچھ ان کو کچھ یہ تھا چکن پاپا ہے نا بھائی
ہوں فری میں
وہ چکن پاپ تھا
سموسے بھی دیے تھے بھائی میں نے دیکھا
بھائی بہت کچھ تھا ان کے پاس تو
ورنا کیا بھائی ہمیں لیا نا پہلے ہی دن
سارے ودوں کو بلا سکتے ہو لیکن رہنے دو میں تمہیں چھوڑ کے جا سکوں لیکن رہنے دو تم جو ہر موڈ پر کہہ دیتے ہو خدا
کیا ہاں بھائی اور سنا ہو نا بھائی
تمنا جو بات کی دل کو دکھانے والی
آ گ ت میںیں ورنات
کیا کر رہے ہو
ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ ولہبی محت
زندگی کی ایک رات ہے زندگی کی ایک رات ہے زندگی کی ایک رات ہے جو ملے وہ اپنا ہے جو جو ٹوٹ گیا وہ سپنے ہیں
ا
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ حب بھی
ہم اور جائ گ ایس کر سی سی کبائیں گے بائک
کہاں پڑھتا ہوں بھائی
بھائی بھائی ایگزام پونچا بھائی پڑھو بھائی
اس ہم پت ہے اس اسکول میں سہلاب چڑھایا جہاں پر میرا سینٹر تھا نا
بائیجوٹھ
کسٹمس سے میں نے دیکھا ہے انسٹاگررام پہ
بھائی وہ تب تو اتر گا اب ٹائم میں آم
وہئی وہ سکول ہی کرتا اسکول ہی ٹوٹتا بھائی کیا کرے
بئی بری نلک آئے گا سلہ بغیرہ آ گا آگ نا
اس کو کیا ہوگا ساحباب سے
ہاں
سہلاب آے گ اس کو کیا ہوگا مگر سہلاب سے ل وہ کنکریٹ ہے بھائی ماربل ت ماربل د کھلانا بغر سند نہیں وہ تو ہے بات بھئی ہےئی تو اس کو اس اس سے پہلے بھی چڑھا اس سب اس کو تب کچھ نہیں ہوا بس رومس میں پانی چڑھا
اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک
اس کو پیسے اتنے لگائے بھائی ٹائل دیکھو نا باہر سے کیا لگا کے ماربل ٹائل بھی ک ماربل موٹ
بھائی اس کے بعد میں نیچے جاؤں گا بھائی
بھائی نہیں ایسا مات کرنا بھائی
سے مار گیا بکس مجھے ماما نے بھی بلایا مجھے لگی
ساڑھے ن بھائی ساڑھے ن بھائی ساڑھے ن
نہیں بھائی اللہ کی قسم مجھے بھوک لگی بھائی مجھے ماما نے بولا
پھر ساڑے ن پھر تس یہ تو کرنی پڑے کہ بائی گیارہ بجے
بھائی میں کروں آؤںا نا جلدی ساھے نو تک ہمھر کریں گے ایک اور کال
اگر جلدی آئے تو کریں گے ساڑھے نو تک اگر نہیں تو پھر پتہ ہی ہے بھائی
پھر سڑھے گیار کریں گیہ گیار بجےیں گےئی بات نہیں بھائی
بولا نا گیارہ بجے کریں گے پھر
ٹھیک ہے اس کے بع گیارہ گیارہ بجے کریں گے بھائی کوئی مسئلہ نہیں
گیارہ س بائی ایک تک دیکھو کتنی کال س آ گی
بائی داس ک جائیں گی
گیارہ سے ایک تک
ہاں بھائی دس میں سے بھی چھوڑو ایک کال ایک کال کو ٹائم لگتا ہے کبھی نو کالائیں گے نو آٹھ نو کالس آئیں گی بس بھائی ا کی پانچ کالس بھائی ٹھیک ہے ہو گئی پندرہ کالز بائی
ہاں اور یہ ملا یہ ملا بھائی
اوکے بھائی بیس کال بیس کالس میں رکھو بھائی چھوڑو نا بھائی آپ مجھے اور بولو نا بھائی
بھائی بس چلو کیمپنگ پہ چلتے ہیں بھائی ہاں بھائی
تو پلان ہی نہیں بنا رہے ہو بھائی میں تو تیار ہوں بھائی سچ میں جائیں گے بھائی
ہاں بھائی سچ میں جائیں گے ورنہ کیا بھائی
بھائی دیکھتے ہیں نا بھائی آپ کتنا سج بولو گے بھائی
ہھاناں سنا بھائی بس الحمد للہ
ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ
اللہ حبیب بائی
ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ
بھائی اور سنا بھائی کیا کر رہے ہو بھائی کیا چ رہ
بھائی بس دعا بھائی تیرے آنکھوں کی سہولیت ہو میسر جس کو بھائی سنو نا بھائی میری بات سنو نا بھائی
تڑ وانا بھائی بس بس نا بھائی مت ت ونا دل بھائی
تیری آنکھوں کی سہولت ہو میسر جس کو
یہ بھائی ماشا اللہ ماشا اللہلہ حبیبی و و و
وہ اور عشق بھی تیرے جیسا پھر کوئی دل کے کھسارا کو کہاں دیکھے گا
بائی کیا خوب شاری کرتے ہو بائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ
فخت آنکھوں کو تم نے آنکھوں میں کہاں دیکھا
و و و و و و
ختم ہونے کو ہے سفر شاید ختم ہونے کو ہےش سفر شاید پر م کبھی م مگر شاید پر ملے یہ کبھی مگر شاید
بھائی آپ اس کو جانتے ہو بھائی آپ اس کو جانتے ہو بھائی پہلے سن ہونا بعد
ہاں بھائی بس ایک بار اس کے بعد آپ بولو بس
پہلے پہلے سنو نا بھائی پہلے بات پھر کوم ٹنگ بھگ بتیا نا بھائی
کون بھائی
نگ باغ نہا نگ باغ ادھر جانتے اس عرفات کوو
ہاں بھائی
ہاں وہائی اس کی شادی بھی ہوئی ہے نا بھائی
بھائی مجھے پتا ہے بھائی آپ نے دیکھا اس کی بیوی نے کیا پوسٹ کیا تھا
میں بھی بھائی دیکھو نا کیا بسا آیا ہم تیرتھ نشانے پ لگا
ورنے کیا وہ کدھر رہتا ہےٹگ باغ میں
ادھر ہی آگے وہ شاید موہ نے پ شاید آگے رہتے ہیں کر اس کا جو چاچہا بھیا نا وہمییرا فرنڈ ہے
اچھا ٹھیک ہے اچھاٹھیک
پام پر میں رہتے ہیں وہ پ مگر تیر کیا لگاے ہے
بائے برابر
ہاں
مگر یہ تو یہ اب یہ غلط ہے نا بھائی
دوری
اس نے ایسے پوسٹ کیا
مارنے کے ب ہاں لوگوں کا کمٹ دیکھا
ہوں
اب تت کیا مگر پھسں راتوں بھائی راتوں کی نینید جنت ہوئی ہوگ ہاں بھائی
مرن کیا بھ مرنا ہے کیا
برت ا ات چھوٹی ایج میں ہ ب
بی مزہ ہے بھائی
کچ جانت بائیج نہ س اسکول میں وہ لڑکی تھی ت م میں بی چوانا اس سکول کیی پتہ آیایا یار ہلو ہلو بھائی
بائی بولوا بھائی
بھائی وہ بھی اسی طرح تجھے میں وہ دکھاؤں گا نا بھائی سیم سچویشن سکول کی اسکول کی تھی وہ
کون بھائی
تجھ میں دکھام گ سچے فرا گ ک خودت اگر ب گ نا کال پ وہ بھی بچہ اسی طرح ریلز روز روز
کون بھائی
اسکول کی کیوں نہیں جانتا تھا اس کو جانے گا پھر بعد میں بولوں گا نا کال پہ
ٹھیک بھائیٹھیک
ہاں بھائی اور بھائی
بائی بازو تو میرے بعات خوشی ٹھیک میں تیرے بر ٹھیک بھی نہیں برابر بائی بائی برابر بائی بائی برابر بھائی وہ تو برابر بائی تیر تو برابر تھا بھائی ایم پر تھا بھائی ب آپ نے لرامج میں فلم دیکھی ہے
ورن کیا بل اللہ
بھائی اس اس کیفے میں گئے ہو آپ اس کیفے میں گئے ہو
نہ نہ نہ ب
بھائی میں گیا ہوں اللہ کی قسم پرس لاسٹائم میں گیا میں آپ کو کل فوٹو دکھاؤں گا آب کے ہم آپ کے ہم بھیج
انہیں بولا ابھی اس دن گیا اس کے ساتھ
ہاں بھائی آپ کو تو یاد ہے
ہاں
وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی ہاتھوں سے گیا
ادھر وہ اسی نام سے ورنہ کیا ہے وہ ادھر کسٹم سے وہ ات نہ فضول ہے ادھر کی بتایا وہ کس ک اب وہ کس سے فم ہو ل مج
وہ سے کی وج جہ سے بولائی اوکے چلو بھائی اللہ حافظ بھائی بھائی کھانا کھؤں گا بائی بھی کھاؤھانا وعلم
چلو بھائی بیٹو السلام علیکم